او ا وعلیکم السلام اور بتائیے کیسے ہیں آپ
ہم تو خیریت ہیں آپ بتائیے
بس فارغ بیٹھے تھے فارغ بیٹھی تھی بس
اچھا جی اور آپ کی امی ابو جان صحیح ہیں سب
جی جی سب خیریت سب بڑھیا ہے
اچھا جی اور کیا بناؤ گی شام کو کھانے میں
دیکھیے ابھی تو کچھ نہیں پتا ابھی تو میرے شوہر بچے جب آئیں گے تو پتا لگے گا کہ ہم نے کیا بنانا ہے آج صبح بچے میرے اپ پہ لے گئے تھے ویسے تو ہم دیکھیے نان ویج وغیرہ ہی بنا تے ہیں جیسے کباب ہو گیا یا بریانی ہو گئی
اچھا جی
تو آج بس بچے ضد کرنے لگے کہ ہمیں اسکول اپے لے کے جانے ہیں ہاں بس وہی بنا کے دیا
کیا آپ فسٹ فروٹ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں اس لیے پوچھ رہی تھی بازار کا کھانا
نہیں اپے جو ہے اپے جو ہوتے ہیں نا وہ سوجی کے ہوتے ہیں وہ میدے کے نہیں بنتے وہ سوجی میں بنتے ہیں
ہاں جی نہیں گھر کا تو کوئی سا بھی بنا لو اب آپ نا صحیح سے بناؤ گے گھر پہ کیسے بھی بناؤ گے آپ بازار کا کھاؤ گے تو اتنا شدھ چیز نہیں ملتی دیکھنے کو
جی صحیح فرما رہے ہیں آپ بازار نے تو کیا ہے بازار میں تو صرف آپ کو پتہ ہی ہے ویسے بھی ہم کبھی دیکھیے کھلو کھڑے نہیں ہوتے وہاں پر
مجھے تو ایسے کوئی کھانا مطلب ایسے کھاتے ہیں نا بازار میں تو ان کے ہاتھوں کو دیکھ کے ان کے ہاتھوں کی گندگی دیکھ کے میرا تو کھانے کا من نہیں کرتا
س بس یہی ہے جی آپے دیکھیے اپے ہم میں پتا ہے کیسے بناتی ہوں یہ جیسے ہم یہ سوجی لیتے ہیں نا
ہاں جی
سوجی میں ہم تھوڑی سی دہی ڈال لیتے ہیں دہی دہی دہیں
اچھا اچھا
ہاں دہی ڈال لیتے ہیں دہی ڈال کے نا ہم اس میں تو اینو ڈال لیتے ہیں تھوڑی سی اینو اور آپ نے اس میں جو جو سبزی ڈالنی ہے گاجر ہو گئی شملہ مرچ پیاز جو بھی ڈالنا ہے آپ نے وہ ڈال لو اسے سارا مکس کر کے نا تو آپے آپے آپے پین آتا ہے ایک اس میں بناتے ہیں ہم
اچھا
ہاں تو ماشاء اللہ بہت لذیز بن
تو یہ تو بہت ٹیسٹی بنتا ہوگا سننے میں ہی اچھا لگتا
لذیز مطلب اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں نا کہ آپ ک کھاتے رہ جاؤ گے
اچھا آپ اب بنائے نا اس کی ریسی
جی جی میں جب بھی بناؤں گی نا تو آپ کو اطلاع کر دوں گی آپ میرے گھر آئیے گا
ہاں نا پہلے اپنا فون پہ ڈال دینا ویڈیو بنا پہلے دیکھنا میرے سے جی
اوکے اور بتائیے
اور ہم بھی بس سوچ رہے تھے کچھ کہ کیا بنائے شام کو کھانے میں
جی آپ ویج بریانی وغیرہ نہیں بناتے
ہاں جی بناتے ہیں بریانی وغیرہ ہمارے گھر پہ بنتی ہے میری نا امی جان وغیرہ بناتی ہیں
جی میرے بھی دیکھیے امی جان ہی بناتی ہیں ویسے میں کیونکہ رات کی ڈیوٹی نا ان کی ہی ہوتی ہے
اچھا
اچھے ہوا طلبا وغیرہ ہوتی ہے ب بچے ہیں پڑھنے والے انہیں پھر اسٹڈی وغیرہ کروانی ہوتی ہے تو اس پے میں اس سے یہ ہے کہ مشورہ لے لیتی ہوں کہ ہاں آپ کیسے بنا رہے ہو آپ کیا کر رہے ہو تو مجھے پھر فورن وہ بتا دیتی ہیں کہ میں ایسے کر رہی ہوں یو ایسے کر رہی ہوں اور وہ آپ دیکھو گے نا آپ ان کے ہاتھ کی کھاؤ گے نا امی جان کے ہاتھ یہ تو بڑی لذیز بنتی ہے وہ
ان کو نا تجربہ ہوتا ہے ہر چیز کا
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ
اپنے بچوں کو درود پر دو
جی جی بس یہ ابھی سو کے اٹھا ہے نا تو تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے
اچھا اچھا اپنے بچوں کو نا بریانی وغیرہ ہی کھلایا کرو اچھی رہتی ہے صحت کے لیے
بریانی آپ کون سی بناتے ہو
جی ہم ویج ویج بریانی بھی بنا لیتے ہیں نان ویج بھی بنا لیتے ہیں
اچھا اچھا میری بھابھی جان میری بھابھی جان ایک وہ نان ویج بریانی بہت ٹیسٹی بناتے ہیں
ہاں کسی کسی کے ہاتھ میں وہ لہجا ہوتا ہے تجربہ ہوتا ہے
جی جی جی مطلب بہت لیزز بن بہت لیزز بنتی ہیں ان کے ہاتھ کی ان کا بنانے کا الگ ہی ایک تجربہ ہے
اور کچھ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جو کام کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ نا اس میں آ جاتا ہے
جی جی
عادت ہو جاتی ہمیں اور کسی کے ہاتھ ہمیں سواد ہوتا ہی ہے
جی وہ پتہ کیا کہتے ہیں وہ پہلے نا سن کو میرینیٹ کرتے ہیں میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں جب تک ہمارے چاول پکتے ہیں نا تو اتنے دیر وہ میرینیٹ ہو ہی جاتے ہیں
اچھا جی
ہاں تو پھر وہ جب چاول بھائی پکا لیتے ہیں آدھا کچے چاول نہا پکا لیتے ہیں جیسے آدھے ک چے ہو جاتے ہیں نا جیسے مطلب ہنڈریڈ میں سے نائنٹی پرسینٹ پک گئے یا ایٹ پرسٹ پک گئی تو پھر وہ بند کر دیتی ہے وہ نکال کے پانی وغیرہ نکال کے پھر وہ جو ہوتا ہے نا نان ویج ہوتا ہے جو اسے پتا نہیں کیا کیا کرتے ہیں فرائی وغیرہ کر کے وہ بیچ میں مکس کر دیتے ہیں پھر
اچھا ہاں میں نے بھی دیکھا ہے فون پہ دیکھا ہے میں نے
جی
ویسے تو ہماری امی بھی بناتی ہیں لیکن میں نے فون پہ دیکھا یہ بھی والا سسٹم تو ایسے بیچ میں رکھ دیتے ہیں نا اسے
دم میں رکھ دیتے ہیں نا دم میں رکھ دیتے ہیں پھر
ہاں ہاں
اچھی بنتی ہے ویسے تو
جی بہت لزیز بنتی ہے میں انہیں بول چکی ہوں میں نے بولا ہے کہ آپ جب بھی دوبارہ بناؤ گے نا تو آپ مجھے انطلاح ضرور کر دینا میں وہاں پر آ جاؤں گی بائی مجھے یہ نے نا سامنے دیکھ رہے ہے کہ آپ کیسے بنا رہے ہو
ہاں ہمیں نا ہر چیز کی نالج ہونی چاہیے کہ کسی کی کیسے بنا رہے ہیں کیونکہ یہ چیز نہ بہت مہن گی آتی ہیں پھر ہم سے خراب ہو جائیں
کچھ بھی نیا دیکھتی ہوں کھانے کے لیے تو میں ہر کسی سے پوچھتی ہوں ان سے صلاح لیتی ہوں ان سے مش ورہ لیتی ہوں کہ آپ یہ کیسے بنا رہے اور کیا کیا کرنا ہے مجھے کھانے کا بھی شوق ہے اور کھلانے کا بھی شوق ہے
اچھا ہے جی
ہم کوئی چیز بنائے اتنی محنت سے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں ٹائم بھی خراب ہوتا ہے اپنا پھر کوئی چیز خراب ہو جائے تو بہت برا لگتا ہے
جی جی بالکل صحیح فرما رہے آپ
جی اس سے اچھا ہے کسی سے مشورہ لے لو
جی بالکل ایک بار میں نے سوچا تھا
پہ بنا کھانا ہی کھلایا کرو باہر کا مت کھلایا کرو
جی باہر تو دیکھیے میرے شوہر ہے جو وہ بھی لائک نہیں کرتے باہر کی چیزیں
کھانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس سے نا پیٹ خراب ہو جاتا ہے کھانے میں ہی سواد لگ تا ہے بس باقی بعد میں تو سب سسٹم خراب ہو جاتا ہے اپنا
جی بہتر صحیح فرما رہے اپ لیکے بس ایک نا وہ جیپ کا سواد ہوتا ہے
ہاں وہی ہے
بس بعد میں جب کھا لیتے ہیں نا ہم تو بعد میں پھر ہم پچھتاتے ہیں کہ ہم نے کیوں کھایا
ہاں جی یہ اب تو نا پنیر وغیرہ ہے یہ بھی ایسا آتا ہے اب تو دکان پہ کئی دنوں کی رکھ ہی رہتے ہیں پنیر وغیرہ یہ بھی نا صحیح نہیں آتے اب اسے بھی گھر پہ ہی بن
جی آج کل تو دیکھیے ہر ایک چیز میں ملاوٹ ہے
ہاں جی وہی تو
ہر ایک چیز میں سے کچھ بھی لے لو دودھ لے لو دہی لے لو کچھ بھی لے لو
یہ نا اپنے گاؤں میں جیسے گرامین چھیتر ہوتا ہے ان میں تو صحیح مل جاتے ہیں دودھ وغیرہ لیکن جو شہری چھیتر ہوتا ہے نا ہوتی ہیں بہت بڑی تو ان میں تو ہر چیز میں ملاوٹ ملے گی آپ کو
جی
ہاں جی
آپ تو نا اپنے بچوں کے لیے جردہ وغیرہ بنا دیا کرو
وہ کیا ہوتا ہے
زردہ آپ نے نہیں کھایا
نہیں نہیں میں نے یہ بتائیں گے تھوڑا سا
یہ نا چاول ہوتے ہیں چاول ان کو گھی میں مطلب گھی ملاتے ہیں ان میں میوا میں اسٹن وغیرہ ڈالتے ہیں
نہیں نہیں میں نے یہ نہیں بنایا الگ ریسیپی لگ رہی ہے مجھے آپ بتاؤ آپ کیسا بناتے ہو
نہیں یہ تو ہمارے ایسے نکاح ہوتا ہے نا کسی کا
میں نے صحیح بتاؤں میں نے وہاں پر بھی نہی کھایا
اچھا اب تو بناتے ہیں یہ فیشن چل رہا ہے ایک طریقے سے
آ ہا اچھا اچھا
ہاں جی کسی کا نکاح ہوتا ہے جیسے کوئی جشن ہوتا ہے
جی جی ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے کہ نکاح میں اور جشن وغیرہ میں بنایا جاتا ہے اور کبھی ٹیسٹ نہیں کیا نا اپنا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ اپنا اپنا اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے ہر ایک چیز کھانے کے لیے
کوئی بات نہیں ہے کھا کے دیکھنا اب کی بار
کیسے بناتے ہیں ویسے بتانا تھوڑا سا
ایسے نا ایسے چاول لے لو اور انہیں ابال لو جیسے بئل کرتے ہیں نا انہیں
جی جی
ہاں جی پھر اس میں گھی ڈال لو کاجو وغیرہ بادام کش مش انگور وغیرہ سب کچھ ڈالتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتا ہے مطلب پوشٹک کو ہوتا ہے ایک طریقے سے
اچھے اچھے چلو اپ میں کوئی بھی نکاح میں جاؤں گی نا نکاح میں جاؤں گی تو میں ضرور ٹرائی کروں گی سب کھاتے ہیں میں سب کو دیکھتی بھی ہوں سب کھاتے ہیں سب کو دیکھ تی ہوں کھاتے ہوئے پر میرا من نہیں کرتا کھانے کے لیے
کوئی نہیں ہے اب کی بار کھا کے دیکھنا
آپ کہہ رہے ہو نا کہ بہت لذیذ بنتا ہے تو میں ٹرائی کروں گی اب
ہاں کھانے میں بہت لذیز لگتا ہے کھا کے دیکھنا اس بار
جی جی
میں بھی مجھے مجھے نا ایسا لگ رہا تھا ہماری دیدی کے یہاں پہ کوئی جشن تھا ان کے نا شہزا دہ ہوا تھا بیٹے کے
اچھا اچھا
ان کے یہاں پہ بنایا تھا تو شام کو نا کسی نے دھیان نہیں دیا کسی نے نہیں کھایا تو وہ لے کے آئے اسے
ہاں وہی ہے نا کبھی کبھار کہ نکاح میں ہو بھی کچھ ہوتا ہے کھانے کے لیے
ہاں جی تو نا صبح لے کے آئے تھے وہ تو ہم نے بولا کہ ہی کچھ شام کو کھانا تھا اب کیوں لے کے آئی تھے تو خراب ہو گیا ہوگا کہ نہیں یہ خراب نہیں ہوتا یہ تو اس میں بہت فرق
میں بناؤں گی نا ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھوں گی کہ کیسے بنتا ہے پھر میں اپنے ب چوں کو شوہر کو سب کو بنا بنا کر کھلاؤں گی
کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا میں آپ سے پھر بات کرتی ہوں
چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی
خدا حافظ
خدا حافظ وہی چرکن کیلا کیا